اور رحمد
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
بھائی جان اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو بھائی سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان ٹھیک امی ابو شکر ہے اللہ کا وہ بھی ٹھیک ہے تو آپ کہ کرنے آپ کے امی ابو بھائی جان سب کیسے ہیں بھائی جان
اللہ کا شکر ہے بھائی جان سب ٹھیک ہیں بھائی جان آج بہت
آپ صبح اٹھے نیند سے اٹھے آپ کچھ کھانا وانا کھا لیا آپ نے ہلو
ہاں میں ج میں آج جلدی ہی اٹھا ہے صبح آپ کتنے بجے اٹھے
ہاں بھائی جان میں بھی صبح صبح ہی جلدی اٹھا تو پھر واک پہ گیا آپ کو تو پتاہ ہی ہے ایکزرسائز کتنی زیادہ ضروری ہے ایک انسان کے لیے تو بھائی جان آپ کو نہیں لگتا آج کے ہم نے بہت سمے بعد بات کر لی
ہاں بھائی جان آج کل بہت مصروفیت ہے میری بہن کی شادی ہے
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات ہے تو بھ جان میری مطلب کہ پچھلے سال جب ہم نے مطلب کہ میں نے بڑے بھائی کی شادی کی تھی تو ہم نے آپ کو پتہ ہے سابھی جو شاپنگ ہم نے کی تھی ہم نے آن لائن ہی کیا بہت زیادہ شاپنگ کی تھی موبائل فونس کی وجہ ملہ موبائل فون پہ تو موبائل فون اچھی چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی پ بات کرنی چاہیے نا بھائی جان
لگتا ہے آج ک آ کل ہر نوجواں موبائل فون استعمال کرتا ہے تو ہم اسی پہ آج بات کریں گے
ہاں بھائی جان تو کیا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں موبائل فون مطلب کہ ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ بن چکا ہے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر شخص موبائل فون استعمال کرتا ہے اور موبائل مالا کہ موبائل صرف بات کرنے کا ذریعہ نہیں رکھا تو ملک بلکہ تعلیم روزگار معلومات اور تفریح کا بھی ایک ضروری ہے حصہ بن گیا ہے میرے بھائی تو پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے یہ ملنے میں مطب کی بہت سا مط کی کھاد پ وہاں تک پہنچنے میں بہت لمبا سفر کرتے تھے تو بہت ہی ٹائم لگتا تھا اس میں تو کبھی پہنچتا بھی تھا کبھی نہیں پہنچتا تھا تو آج صرف فون کال یا ویڈیو کال سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں مل کے بیٹھے انسان سے فورن بات کر سکتے ہیں تو اس حالانکہ اس سے وقت بھی بچتا ہے اور محنت بھی کم ہوتی ہے نا بھائی جان
بالکل درست بات فرمائی بھائی جان آپ نے میں بہت سہمت ہوں آپ کی بات سے بائی چان اسی طرح یہ جو موبائل فون ہے اس کا استعمال ہم پڑھائی میں بھی کرتے ہیں بائی جان موبائل فول تعلیم کی شعبے میں بھی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے بھائی جان بھجان اسی طرح طرح جو اسٹوڈینٹس آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھ ہیں اسائنمنٹس تیار کرتے ہیں اور ریسرچ کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں بھائی جان بھج مطلب ڈکشنریز ہوتے ہیں کیلکولیٹر ٹرانزکشن ایپسز اور ڈجٹل لیبری لیب ریریز جو ہوتی ہیں کہ مدد سے تعلیم پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہیں بھائی جان بھائی جان آپ اگر دیکھیں گے دور دراز علاقوں کے طالبہ بھی موبائل فون کے ذریعے بہترین تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بھائی جان بھائی جان ت جا رہ اور بزنس کے لیے بھی موبائل فون بہت مفید ہیں بزنس مین اپنے کسٹمرس اور کلائنٹس سے ہر وقت رابطہ میں رہتا ہے بھجان بھائیجان مطلب آن لائن بینکنگ ڈیجیٹل پیمنٹس اور ای کامرس کی وجہ سے خریدوں فروخت
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کہ میرے بھائی تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ تعلیم کے میدان میں بھی موبائل فون کا بہت ہی بڑا کردار ہے جو آج کل کے بچے ہیں نا وہ آن لائن ہی کلاسز مطلب کہ لے سکتے ہیں مطلب کہ ان کو آسانی ہوگی اس سے بکہ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں موبائل فون سے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اور نئے نئے مارا کہ مضامین سیکھ سکتے ہیں اگر موبائل فون کا صحیح استعمال کیا جائے نا تو یہ ایک بہترین استاد بن سکتا ہے میرے بھائی تو موبائل فون کی مدد سے ہم ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر میں اسکول میں اپنے استاد سے کوئی بات کوئی ٹاپک سمجھنا آئے تو ہم گھر میں آ کے موبائل فون سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اچھے سے سمجھ آئے گا اگر ایک جگہ پہ اچھی سمجھ نہیں آئے گا دوسری جگہ پہ اچھے سے سمجھ آئے گا تو اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں جانا ہو تو چند سیکنڈس میں جاب مل جاتا ہے میرے بھائی تو اس سے ہمارا علم بڑھتا ہے اور سوچ بھی بہتر ہوتی ہے بھائی جان تو آج کل بہت سے لوگ موبائل فون کی مدد سے پیسے بھی کما رہے ہیں آن لائن کام مطلب کہ فرلانسنگ بزنس اور مارکیٹنگ سے سب موبائل فون کا ذریعے سے ممکن ہو گیا ہے بائی چانس تو گھر بیٹھے لوگ اپنا روزگار چلا رہے ہیں میرے بھائی ہے نا
بالکل درست بد فرمائی آپ نے بہت سہمت ہو بھائی میں آپ کے بعد سےاہ باعث اسی طرح یہ موبائل فون کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز مطلب ہیلتھ کے لئے بھی ہوتا ہے مطلب موبائل صحت کے میدان میں بھی بہت م مددگار ثابت ہوا ہے ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ لیا جا سکتا ہے بھائی جان ہیلتھ ایپس روزانہ ایگزرسائز ڈائٹ اورور صحت کی معلومات دیتی ہیں بھ جان بھائی جان ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس پولیسیا فیملی ممبرس سے پورا رابطہ کیا جا سکتا ہے بھائی جان اس سے کیا اس سے کیا بچتا ہے ایک تو وقت بجتا ہے اور ہمارے جو پیسے آنے جانے کے پیسے وہ بھی باجی چاہتے ہیں بھائی جان بھائی جان اسی طرح جو موبائل ف تفریح کے بھی ایک بڑا ذریعہ ہے لوگ میوزک سنتے ہیں فلمز دیکھتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے دوستوں اور رشتتے داروں سے رابطہ رکھتے ہیں بائی جان بائیجان کیمرہ کی مدد سے خوبصورتی لمحات کو تصویروں اور ویڈیوز کی صورت میں محفوظ کیا جا سکتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اسی کے سات سات اور ایک بات ہے کہ موبائل فون مطلب کہ رشتوں کو مضبوط بنانے میں بھی مدد کرتا ہے تو ہمیں اپنے رشتوں کو رشتوں اور دوستوں سے ہر وقت رابطہ رکھ سکتے ہیں تو دور رہنے والے آپنی مان گے پیاروں کو بھی دیکھ بھی سکتے ہیں اور بلکہ ان کی خیریت بھی معلوم کر سک س تو موبائل فون تفریح کا بھیی اچھا ذریعہ ہے میرے بائے تو ہم نشید گیت ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ملب پسندیدہ علم کی تصویریں بھی بنا کر مطلب یادگار بنا سکتے ہیں تو لیکن ہر چیز کی طرح موبائل فونس کے بھی کچھ نقصانات ہوتے ہیں میرے بھائی جس طرح ایک کوائن ہوتی ہے ایک مطلب کہ سکہ ہوتا ہے اس کے دو سائڈ ہوتے ہیں ایک طرف ہوتا ہے ایک طرف تو وہ ہم سے ہی ملک فائدہ پہنچاتا ہے اسی طرح دوسری طرف سے نقصانہنچا ہے اسی طرح مطلب کہ ہر ایک چیز کے دو دو سائڈ ہوتے ہیں تو ایک طرف سے نقصان پہنچاتا ہے ایک طرف سے فائدہ پہنچاتا اگر ہم ضرورت سے زیادہ موبائل استعمال کریں تو وقت ضائع ہوتا ہے میرے بھائی جان تعلیم متاثر ہوتی ہے اور مطلب کہ صحت پر بھی پورا اثر پڑتا ہے بھائی جان تو زیادہ موبائل استعمال کرنے سے آنکھوں میں لیکن درد گر تن کا مطلب کہ در گرتا میں درد مطلب کہ نیند کی کمی اور تھکان محسوس ہو سکتی ہے بھائی جان تو اس لیے ہمیں موبائل کا اسی مرحت میں رہ کر کرنا چاہے تو آج کل بہت سے بچے موبائل گیمز اور سوشل میڈیا میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ مطلب کہ پڑھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ عادت ان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے نا بھائی جان
بالکل درست فرمایا آپ نے آپ نے بولا کہ موبائل کے جوگ فائدے کے سات ساتھ نقصان میں بھی اسی پہ بات کروں گا کہ موبائل فون کی بہت سے فائدے ہونے کے باوجود اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں بہت زیادہ موبائل استعمال کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے کیا اسٹوڈنٹس پڑھنا چھوڑ کر گیمز اور سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں جس کی ان کی تعلیمی پرفارمنس متاثر ہوتے ہیں بھائی جان ہے نا بھائی جان وہ بالک موبائل کی عادت انسان کو سست اور غیر ذمہ دار بھی بنا سکتے ہیں بائیجان بائیجان صحت پر بھی موبائل فون کی جو ہے منفی اثرات پڑتی ہیں جیسے کہ زیادہ دیر تک اسکرین دیکھنے اس سے آنکھیں کی روشنی کمزور ہو سکتی ہے نا بھائی جان بھجن گارڈن اور جو ہم بولتے ہیں کمر میں درد نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے بھائی جان بھائی جان رات دیر تک موبائل چلانے کی وجہ سے نیند کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اسی کے ساتھ س مطب کہ موبائل استعمال کرتے وقت ہم مطب کہ ہمیں اپنی مطلب کہ ذاتی معلوماتی محفوظ رکھنی چاہے تو ہر مسیج یا لنک یقین نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی اجنبی افراد سے ہمیشہ احت یاد کرنا چاہیے گاڑی چلاتے کے وقت موبائل استعمال کم کرنا خطرناک ہے حالانکہ موبائل استعمال کرنا بہت خطر تنگے اس سے حادثہ کا مطلب کہ خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ڈرائیونگ کے دوران موبائل سے دور رہنا چاہتے تو موبائل فون ایک بہت ہی اچھی مطلب کہ ایجاد ہے لیکن اس کا فائدہ یہ نقصان مطلب کہ ہمارے استعمال پر مطلب کہ منحصر کرتا ہے تو اگر ہم اس کا مطلب کہ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ مطلب کہ ہماری زندگی کو آسان بنا دیتا ہے تو اس لیے موبائل فون کو اپنا غلام بنانا اپنا غلام بنانا چاہے مالک نہیں میرے بھائی جان تو وقت کی قدر کرے م کی پڑھائی کو اہمیت دیں اور موبائل فون کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کریے ہے نا بائی جان
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا بھائی جان اسی طرح سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال بھی موبائل فون کا ایکق بڑا نقصان بھائی جان لوگ فیک نیوزز پھیلاتے ہیں غیر ضروری بحث میں وقت ضائع کرتے ہیں اور کبھی کبھی سائبر کرائم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں بھ جان بائیجان پرویش کا مسئلہ بھی آج کل بہت بہت بڑا ہے پریویسی کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے اگر احتیاط نہ کیا جائے تو پرسنل معلومات چوری ہو سکتے ہیں بھائی جان بھائی جان موبائل کا زیادہ استعمال گھر کے رشتتے داروں کو بھی متاثر کرتا ہے بھ جان بائیجان اسی طرح مجھے آپ سے بات کر کے
ہاں بھائی جان مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ موبائل فون ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے میرے بھائی اس کا صحیح استعمال ہمیں کامیابی کی طرف سے لے جاتا ہے تو اور غلط استعمال ہمیں نقصان کی طرف تو مطلب کہ ہم سب کو یہ مطلب کہ د سمجھنا چاہیے کہ موبائل فون کوون ہمیشہ اچے کام تعلیم معلومات اور اپنی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہی ہے نا بھائی جان تو آپ سے ب ک کہ بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ جو ہم نے بادی کی ہے آپ وہ آگے بھی پہنچاؤ گے تاکہ دوسرے بھی اس ملک سے اویئر ہو سکے وہ بھی اس کا غلط استعمال نہ کرے اپنا وقت نہ ضائع کرے تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ میرے بائے
اللہ